ہیلو
السلام علیکم بھائی جان ہاں سب خیریت ہے بھائی جان سب ٹھیک ہے اور آپ سنائیے آپ سب ٹھیک ہے
ہاں بس بڑھیا بڑھیا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاسٹ وہ ٹھیک ہے ہاں ہاں فاسٹ فوڈ وہ کھانا ہے جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے نا اور آسانی سے مل جاتا ہے
ہر ٹائم نقصان ہی رہتا ہے چیز سے کبھی کاؤ تو اس میں ملاوٹ آتی ہے دشٹک میں تو بھائی جان یعنی کتنے چیزوں سے ملاوٹ ہو
ہرتر فاسٹ فوڈ پسند کرتے ہے نا
ہاں ادھکتر لوگ ہیں جو ان کی چاہت ہوتی ہے کہ جانے کیا ہوتا ہے اس چیز میں اس سے تو
جائے تو ٹھیک ہے لیکن روزانہ کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے نا میرے بھائی
بالکل کبھی کبھی تو بالکل ہی نقصان کرتا ہے بھائی جان ایسے تو کھانا ہی نہیں چاہیے اس چیز کیکہ اس سے دور رہنا چاہیے اسے کیا ہے لت لگ دی اس کی دو چار بار کھا لو تو ہاں کی لت لگ جائے گی تو بندہ چھڑے گا نہیں
ہاں ہمارے گھر کا تازہ اور کذت سے بھرپور کھانا کھانا چاہیے نا پلو اور سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے اور فاسٹ فوڈ کو صرف کبھی کبھی کھانا چاہیے کیونکہ فاسٹ فوڈ تیز ہوتا ہے ہاں جی میرے بھائی اپ کی بات صحیح ہے اپ کی بات صحیح ہے
سوستھ رہتا ہے اپنے لیے کیونکہ ہماری زندگی ہے بگوان اللہ نے اللہ نے ایک زندگی دی ہے اسی کو بھی ہم ایے برباد کر دیں
بالکل صحیح صحت مند غذہ ہاں ہاں اور روزانہ ایگزرسائز ہش تندرست رکھتے یہ ہے نا میرے بھائی
کیکہ دش جی گانا کانا تو بہت اچھا رہے گ ہمارے جیو میں نت تھا جو فاسٹ فوڈ ہے وہ تو نقصان ہی کرتا
جی ہاں جی ہاں
ہ ہاں
کو مزہ اپنی جگہ لیکن صحت صحت سب سے زیادہ ضروری ہے نا میرے بھائی
بالکل بالکل کیکہ اتنا صحت منے لیے روری ہے ہر ٹائم کیک آان یہ اسے اتنے کیمیکل ہوتے ہیں کہ لت لگ جاتی ہے بندے کو کوئی بھی کاائے بچہ ہر ٹائم تو کو یوز کرتا ہے اگر بالک کو دو بار کھلا دو تو اسی کو یوز کرے گا وہ
ہر آج کل ہر جگہ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس نظر آتے ہیں نا آپ کے خیال میں لوگ اسے اتنا پسند کیوں کرتے ہیں میرے بھائی
کیا
میں بول رہا ہوں آپ کے حساب سے آپ کے مطلب آپ کے خیال میں لوگ اسے
ہاں کیونکہ اس میں کیا ملاوٹ چیز آتی ہے جیب ہوتی ہے یہ لت لگا لیتی ہے اپنی کیونکہ ہر ٹائم اس کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں فاسٹ فوڈ کھانا ہے فاسٹ فوڈ کھانا ہے اونلی فاسٹ فوڈ کے چکر میں یہ ہاں بندے پریشان ہو رہے ہیں اس سے
ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں بھائی دیکھو بھائی فاسٹ فوڈ میں زیادہ آئل شوگر اور نمک ہوتا ہے نا اس کا زیادہ استعمال مو اپن ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کو سبب بنا سکتا ہے نا میرے بھائی بچوں اور اسٹوڈنٹس پر اس کا بہت ہی اثر پڑتا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ سے کیونکہ وہ زیادہ دور جب کالج سے نکلتے ہیں اسکول سے نکلتے ہیں
بہت اثر پڑ رہا ہےھوٹے چھوٹے بچوں پ میں پانچ سال کا بچہ ہوگا تھا اس کے لیے چاؤمین برگر پیٹی بللہ یہ بھی بہت نقصان کرتا ہے فاسٹ فوڈ تو ہمارے جیون میں بہت انیای چیز ہے یہ
ہاں بھائی آی بس یہحی ہے ہاں بھائی اگر بچے روز فاسٹ فوڈ کائیں تو ان کی صحت اور پڑھائی دونوں متاثر ہو سکتی ہے نا میرے بھائی وزن بڑھ سکتا ہے اور جسم کو ضروری ا زحت نہیں ملتی ہے فانچ پوٹ کی وجہ سے کہ اس میں کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں ہے نا جب اب اس میں زیادہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو ریڈنیس جو بریانی میں رٹنے چلتے ہیں نا وہ اس کو تھوڑا بہت تیز بناتا ہے بریانی کو اس سے پھر پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے نا
پرابلم ہوتی رہتی ہے اس سے کی بھ جان اگر بالکل کیوں بچوں میں تو بہت بچوں پر تو بہت دھیانین چاہے اس چیز پر کیونہ بچوں کو لت لگ گئی تو پھر بچےھوڑیں گے اس چیز کو کیک ان کی عمر ہے جو بہت کم ہوتی ج رہی ہے آج کل تو ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو کیونکہ بھائی جان پہلے لوگ ا ہاں کیوںکہ لوگ لوگ لوگ پہلے ہاں پہلے انسان کی عمر کم سے کم سو سال سو سال تھی لیکن اب سو سال کوئی نہیں جی پا رہا ہے اس سے ہ بالکل کیونکہ سو سال جینے کے لیے بھائی جان ہر چیز کو وہ چاہیے
او فاسٹ فوڈ کا ایس ماہ میں کبھی کبھی کرنا چاہے لیکن روزانہ فاسٹ فوڈ کھانے کی عادت سے بچنا چاہیے ہے نا ہاں میرا پ پیغام یہی ہے کہ مطلب صت سب سے بڑی دولت ہے ہاں میں اس اگر ہم زیادہ فاسٹ فوڈ کھائیں گے اسے تو ہمارا بیلنس ڈائٹ خراب ہوتا ہے نا
بالکل اس سے تو بہت خراب ہوتا ہے نئی نئی بیماریاں کا پیدا ہو رہا ہے میں کیا ملاوٹی ہیں بہت پرانانی یگت تو آتی ہیں کہیں بھی ایکسپائر چیزیں وہ بھی د دیتے ہیں میں کیا بتایا چاہوں میں نے جو بارے کے پیٹی ہے جو ای
ہاں ہاں ہاں جی جب ہم زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں پھر ہم اپنے مطلب گھر کی سبزیوں کو بھول ہی جاتے اگنور کرتے ہیں ہے نا ہے نا ہمارے بھائی دیش سبھی کو بھول سکتے ہیں مطلب بھول پاتے ہیں ہم ہے نا فاسٹ فوڈ وہ کھانا ہوتا ہے مطلب جو بہت کم وقت میں تیار ہو جاتا ہے لیکن اور فورن سرو کیا جا سکتا ہے اس میں مطلب فار ایگزامپل برگر آتا ہے اس میں
ہاں پیزا برگر چاؤمین ہے پیٹیظ اور غل سسٹم ایسے آپ ہاں بالکل بکل کیونکہ بہت نقصان دائک چیز ہے یہ پٹڈ ہے جو مطلب باہر کا کھا تو کانا ہی نہیں چاہیے ہم کو دیک جی کھانا گھر کا خود کا پکا ہوا کھانا کھانا چاہیے
ہاں مطلب اس کی وجہ بزی لائف اسٹائل ٹیس فلیور اور آسانی سے ہر جگہ مل جانا ہے نا آن لائن ڈ ڈیلیوری نے بھی اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھا دی ہے نا
ہاں جی بالکل
کیوںک بھائی جان اس سے تو نقصان ہی ہوتا ہے ہر ٹائم
ہاں ہاں ایے مطلب لوکل اس کو بھی نقصان ہوچتا ہے سب کو نقصان ہوتا ہے فاسٹ فوڈ سے ہاں جی بھائی پ آپ کے پاس بولے بولے جی جی جی آپ کی بات صحیح ہے ہاں ہاں
اسے تو اتنا ہی یوز کریں تو بہت اچھا رہے گا اپنے جین میں انیہتا ایک
کبھی کبھی کھانا کبھی کبھی فاسٹ فوڈ کھانا ٹھیک ہے لیکن ہر ٹائم روزانہ
ہاں ہر ٹائم تو بھائی نقصان ہی کرے گا
ہاں
اس سے کیونکہ بیماریاں تو بہت بڑتیا رہی ہے
وہ نا یہ زیادہ تر مطلب بچوں گوو یہ پربلم کرتا ہے نا پیٹ میں درد ڈائبٹیز
بہت پریشانی ہو رہا ہے نئی نئی بیماریاں ہو رہی ہیں پہلےاسپٹل بھی بہت کم تھے لیکن اب تو جگہ جگہ ہاسپٹل کو گئے ہیں اسی وجہ سے کیوںکہ بھائی جان بیماریاکت ہو رہی ہیں ادک بیماریاں ہو رہی ہیں اس چیز سے بہت نقصان ہو رہا ہے ہمیں
ہاں جی جی اگر کبھی کبھی کھایا جائے تو یہ وقت بچاتا ہے نا اور سفر یا ایمرجنسی میں مددگار ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے نا اس کے نقصان ا بھی بہت ہے ہاں ہاں نقصانات بھی ہے نا اس کے پھر بہت جیسے ہم دیکھتے ہیں پھر اس سے اس سے پھر کیا بولتے ہیں اس کو سوسائٹی میں پرابلم ہوا ہو سکتی ہے پولوشن میں پاپولیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے
ہاں ہاں بالکل صحی فرم رہے ہو کہ یہ بالکل بھائی جانا اس سے تو بہت نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے ہم تو بہت پیھے چل گئے پہے لو وغیرہ کا عمر ک سے ک سال دی ا تو پچاس سالی میں بھی بہت دت دقت ہو رہی ہے کیونکہ یہ کیمیکل کا کانا ہے ٹوٹل ہے جو کیمیکل کت کھانا ہے ہاں تو کیمیکل یہ پکائیں گے تو ہمیں کہاں سے جی پائیں گے ہم لوگ ہیں جو کی نئی نئی بیماریاں ہو رہی ہیں
فاسٹ فوڈ کھائیں تو انہیں وٹامنس
کینسل کا ہونا اور بھی کچھ ہونا ہاں
اس سے ان کی گروتھ اور امیونٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر فاسٹ فوڈ وہ زیادہ کھائیں گے ہے نا
ہاں جی بالکل
دیکو بھائی اب میں تمہیں ایک کوشچن کرتا ہوں اگر صحت مند زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپ بتاؤ میں بول رہا ہوں آپ کو صحت مند زندگی کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے
ہمارے یہی ضروری ہے بھائی جان کیونکہ ہمیں مسلس کر چاہیے ہمیں محنت کرنی چاہیے ہر م کیوںکہ بھائی جان ہم اپنی اپنے شریر کو اپنے شریر کو فٹ رکھیں گے تو ہم بھی سوستھ رہیں گے اور شھ کھانا کھانا چاہیے گھر کا تازہ کھانا ہری سبزیاں روری ہیں جسے دال وغیرہ ضروری ہے ہاں بالکل پانی پانی ادھک سے ادھک پینا ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہو کیمیکل آتے ہیں ان میں پپسی ہیں کولڈ ڈرنک ہے ان میں تو کیکہ اس سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے ہاں جی کیکہ اس سے تو بہت نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے آج کل ہے جو کیوں
آ کے بس صحیح ہے
ایسی چیزوں سے تو دوری رہیں تو بہت اچھا رہےا انت تو ہمیں بھی ایسے ہی ایسیے ہی زندگی ایسی ہی زندگی گزر جائے گی ہمارے بھی پچس سال پہ ہمارا دی اینڈ ہو جائےا اگر ایسے ہی ہم چلتے رہتے تو بھائی جان اس سے تو ہمیں یہی ہے کہ ہم سب کو سلاح دیں سب کو اچھے طریقے سے بتائیں ہم کو تالب سکھائیں کم کریں اور بالکل سب کو موٹو کرنا چاہیے تو بہت اچھا رہا ہاں بچوں کو کیوں یہ بہت لڑکیاں ہیں بچے ہیں یہ لیڈیز ہیں وہ تو بہت ادھ ر ادھکتر کھاتے ہیں
جب ایک لیڈی پریگنٹ ہوتی ہے مطلب اس کو تب فاسٹ فوڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر اس کو اندر سے ب پرابلم ہو سکتی ہے نا پیسیی اڑی والی بیماری بھی ہو سکتی ان کو ہے نا ہمیں اویئر کرنا چاہیے لوگوں کو مطلب اس کے بارے میں فسٹ ف زیادہ استعمال نہ کرے کم یوز کرے وہ زیادہ تر ترز پھل پھول کھائے ہیں مطلب فریش
بالکل ہاں جی بالکل بھائی
آج کل ہر شعر میں فاسٹ فڈیسٹورینٹس بہت زیادہ ہے نا اس کی وجہ ہو سکتی ہے لوگ جیسے فار ایگزامپل امیر امیر شخص
ہاں جی
کالج اسٹوڈنٹس وہ جاتے
ہاں کیکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہے جو کی اسکولوں کے باہر کالجوں کے باہر فاسٹ فوڈ کی دکانیں بہت ہوتی ہیں ہاں اسٹال جگہ جگہ لگے رہتے ہیں دکانیں سوپ وہ بہت ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیکہ وہاں پر ان کو ان کی لت لگ جاتی ان کو لالچ دیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہاں جی
کچھ حد تک یہ استعمال کرنا ہے لیکن اکثر فاسٹ فوڈ میں کیلوریز ہوتی ہے نا آئل ہوتا ہے شوگر ہوتا ہے نمک ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا یہ مطلب یہ وٹامن جبک وٹامنس اور منرلس کم ہوتے ہیں ہاں ہاں جب وٹامنس اور م منرل اس میں ہوتے ہی نہیں ہے تو بچوں کو بچوں پ اثر دیتا ہے نا
ک تو پرابلم کررتاائیں روزنا فاسٹ فڈ کانے سے بہت ساری پرابلمیں ہوتے ہے نا بلڈ پریشر انسان سست ہوتا ہے فٹیک تھکا ہوا بھی میں کر سکتا ایسے ہے نا آخر میں دیکو ہمیں اسٹوڈینٹس کو یہ مشورہ دینا چاہیے اسٹوڈینٹس کو روز گھر کا تازہ کھانا کھانا چاہیے بریک فاسٹ کبھی سک نہیں کرنا چاہیے نا میرے بھائی پھل کھانا چاہیے سبزیاں دودھ اور اپنی ڈائٹ کا حساب بنانا چاہیے ہے نا میرے بھائی ہلو ہلو
ہاں جی آ آ رہی ہے آواز
ہاں ہاں جی ارے آواز
کیوںک کہ آ رہی ہے کیوں بھائی جان اس سے تو بہت ہمارے پیڑھی در پیڑھی در ہیں ہمارے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی اسی
ہاں وہی نا ہاں جی ہاں جی ہماری صحت ہماری ذمہ داری ہے نا اس لیے ہمیں ہمیشہ بیلنس ڈائٹ اپنانا چاہیے فاسٹ فوڈ صرف کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے نا مطلب بہت ہی لو ریٹ میں ٹھیک ہے ہاں وہ ہفتے میں صرف ایک یا دو مرتبہ فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں نا اور ہمیشہ کوانٹٹی کیا کم رکھیں سھ میں کولڈ ڈرنکس کی جگہ پانی یا فریش جوس پینا بہتر ہے نا
بالکل بھائی جان چلو چلو ٹھیک ہے پھر بات کریں گے ہم وہ خ
بائی دیکو دیک سنو می باتائی بہت شکریہ امید ہے سب لوگ صحت مند غذا اپنی کو آپ سے بس کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ نے بہت ہی صحیح فرمایا میرے بھائی چلو چلو اللہ حافظ چلو ملتے ہیں کبھی کسی اور ٹپی پ بات کرنے کبھی اوکے او اوکے اوک سٹا فون